فائ
بتاؤ بھائی السلام علیکم بھائی ٹھیک ہو ا چ سے-
وعلیکم السلام بھ جی ہاں شکہ- شک اللہاب
اور بتاؤ کیسے ہو وہ گھر میں سب ٹھیک-
ہاں شکر اللہ سب ٹھیک آپ سنا آپم ہے سب ٹھیک-
ہاں بھائی میرے گھر میں بھی سب ٹھیک
اور بولو ہاں بھائی میں نے کھانا کھایا آپ نے کھایا-
بھائی ہاں میں نے بھی کھایا-
بھائی آپ کو پتا مجھے کیا ہو گیا بھائی
بھائی بتاؤ نا آپ کو کیا ہو گیا آپ کونسر ہو گیا-
کست خ ل کو ن بھ بولنا بھائی میں نے ابھائی آپ کو کال کی نا-
ہاں بھائی
وہاں پہ ایک کال خود ہو گئی مطلب کہ ایک کال ضائع ہو گئی وہاں پہ دکھایا-
ہاں بول نا بھائی میں نے تو آپ کو پہلے بولا جو- کی تھی آپ نے وہاں پر کال جو نائی کے پاس ہوئی ہوگئی-
اچھا بھائی کوئی بات ہے بھائی اور بولو بھائی آپ نے جو بولو میں آپ کو-
بتا- بتا بھائی جلدی سے بھائی- بھائی- چپ کیوں ہو گیا بھائی یار چپ نہیں رہنا چاہیے بھائی-
بھائی چپنے رہتے ہیں ہم بھائی ہم ہمیشہ بولتے ہیں بھائی اب کو میں اپنی کہانیاں سناتا ہ بھائی-
بھائی بتاؤ کچھ بات بول رہے تھے آپ تو سید دے کہانے پہ پہنچ گئے بھائی-
میںچ کیا بولا بھائی-
بھائی آپ کچھ بول رہے تھے نا بھائی- میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا بھائی
میری محبت کا ایکم ہی اصول ہے وفادار ہے تو بدسورت بھی قبول ہے- نعمت کا ملنا آزماش کہ تم نے شکر گیا نا شکرہ- دیکھ محبت مجھ سے میں-
ا بئی
دوسرے کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو- دینا بہتر ہے ہر مصیبت خیال منر ہوتا ہے جو زندگی بدلنے کر فقت- رتا ہے دوسرے کو
اچھا اشا ا اچشاات
بیس لگا-
بائی بہت اچھا لگا-
بھائی ایک بات بتاؤ-
ہاں بائی پتاؤ-
آپ کیا بات ہے اس سے کرتے ہو- آپ کے باتوں سے کرتے ہو
ب چات بائی
بھائیس کی د کرتا ہوں کون سی باتیں کر رہا ہوں بھائی آپ کیا بتا رہے ہو بھائی
بندی کےات بات کیا بات
کے ساتھ باتیں کرتا ہوں میں بھائی سگریٹ باتیں کرتا ہوں اور تمہ س کو بتاؤں گا بائی میں کیا باتیں کرتا ہوں بھائی
مجہ بناا بائی بائی
آپ بھائی آپ کیسی بات ہے مجھے بتا رہے ہو بھائی یار
ہاں بھائی وہت ٹھیک ہے
کمان بائی
بھائی وہی جس کی بات آپ کر رہے ہو جس کی بھی بات آپ کر رہے ہو
ار وقت آز مائش کا تو اگلا وقت آ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک جلہ ک لؤ خیر بھائی بھائی یار بھائی یار یہ گرمی کتنی ہے بھائی
ڈان کیا ب ب
ہاں بھائی گرمی کتنی ہے بھائی اس گرمی کا کیا کرے بھائی اوپر سے لائٹ بھی چلی گئی بھائی
بھائی خے کیا بھائی اوپر سے میں نیچے والے کمرے میں ہونےد گھر بھی بہت ہے بھائی پچینہ اتر گیا بھائی میرا بھائی آپ کیا میں کروں بھائی آپ ہی چھین دیتا نا بھائی
ہاں بھائی آپ کوچ سجھ دو نا بھائی بھائی یہاں سے میرے کو فم بھی کرا ہے میسج بھائی
ف کو بولو بیٹھا اور رام فم کو بول بیٹھا میں نے
ہاں بھائی فیم کو بھی فیم بھی میسج کرایا ہو آ جاؤ بھائی یار میرے ساتھ کال کرو ار اس کو بھی بندھا ایک دوں کا میں
کومن ت
ہاں بھائی
کون تو بی
بھائی کو ہے نا ابرار بھائی وہ ابر سب کرے کر رہا ہوں بھائی
ابرال نے بولا یہ پا اس کو بات کر نہیں آتی ہے
اچھا بھائی ایسا بہت بتا رہا ہے بھائی اچھا بھائی کل بولیں گے اچھا اچھا بھائی
کل اس کے سامنے
ہاں بھائی آ ہمیں سامنے کریں گے نا کال بھائی وہ کال بھائی یار
ہاں بھیا
بھائی یار اور بتاؤ بھائی یار آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے بھائی یار کل تو آپ کو ادھر جانا ہے پکنکوائی یار
بھائی آج جلدی بتانا بھائی آپ کیا دھیرے دھیرے بتا رہے ہو
پر سنو دو دو آبھی چل رہی مرس بڑھ رہا ہے جانے پاننے بھی مرنے
واہ و واہ مش
اور
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں بھائی کنٹینیو بھائی
بھائی آپ ہی بولو بھائی ممی بنییا پاگیا
بھائی بھائی بتانا چاہیےیار آپ کو کچھ نہیں ہے بھائی وہاں سے بھائی
بائی بوٹ ہوں بائی رشتہ سے جب جل سےے ہو تو فاصلہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا احساس ہو دو کہ اسسی کو بھی بند
اساس کی بات احساس کی بات آپ کرتے ہو بھائی یار
ہاں بھائی
بھائی یار اب اب میں نے ٹکوا بچلائی ہے میں اسی سے ہوا کر رہا ہوں بھائی
بائی وہ ٹھیک ہے
اچھا بھائی گرمی اتنی ہے بھائی پسینہ اتر رہا ہے میرا سرف پورا پ یہ ہو گیا بھائی پانی پانی
ٹھیک ہے بولو نا
بھائی ہاں بھائی یار وہ تو ٹھیک ہے بھائی آپ کیا بندی کی آپ کی متق کی ٹھیک ہے
میں کون ہ میں کس کی بات کرا
آپ کسسی بات کر رہے ہو مجھے کیا پتا آپ کسسی بات کر رہے ہو آپ بت نا آپ کو مرتقی ٹھیک ہے
بتول کی
او اچھا بھائی اس کو کیا کرنا ہے
وہٹھیک ہے
ہاں بھائی وہ تو ٹھیک ہوگی بھائی
بھائی اب ہم نہیں جا سکتے ج لڑائی ہوئی
کیا بھائی
ار سنگڑیوگین برتے ہے
بھائی ہاں بھائی اب پرسد لڑائی کی بھائی
محقت ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے پر تری چاہت نے ہمیں اپنا دل سے ملا دیا
ہاں ہاں ج
دل میں بس تری یاد کی مہک ہر سانس میں تیرا نام رکھا ہے تو دور ہے پر اتنا قریب ہر پلتے رہ پیغامکھا
شکریہ شکہ
تیرے اور میرے خوابوں کا شہر جاں ہم دونوں ساتھ وہاں نہ کوئی کم نہ کوئی فکر آج کل میں محبت کا یہی اصول ہے تم جس کو یاد کرو وا ہو شور کو خوش کرنے میں مصروف ہے
ا ہاں
جنت میں سب کچھ ہے لیکن موت نہیں ہے قرآن میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے دنیا میں سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے انسان میں سب کچھ ہے لیکن صبر نہیں ہے
ہ
بھائی مطلب کی دنیا کی اس لیے چھوڑ دیا سب سے ملنا
بہت اچھا ل پ
ہاں
آپ تو بہت اچھی شاعری بتاتی ہو ماشا اللہ نظر نہ لگی کسی کی بائی ہے
نہیں آاتے خومشوں کے بھی اپنے الفاظ
بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہائے میں نمر چاہوں کہیں جگہ ان شری سے واہ بھائی بھائی آپ کو تو اس میں جانا پڑے گا بھائی شاعری میں بھائی پیسے ملیں گے وہاں پر بھی بھائی
بھائی کروں آپ فوٹ کیا بولتے ہو
کیا بھائی
بوں چڑو انسٹ گرام میں
ہاں بھائی چڑھاؤ بھائی وار ہو جاؤ گے بھائی دو دنوں میں بھائی بھائی پھر آئے گا کلا بول ہے بھائی کر دو کلا ہے بول ا
ب ہم گار آرامینٹ کریں گے ٹھیک ہے
ا بائی نہیں بائی بائی بائی بائی بائی بھائی یار دس منٹ کی بول آ ہے ہو نا بھائی مسلسل دس منٹ کی ہونی چاہیے بھائی
اوکے بھائیول ت م تو یہ آواز
مجھے نا مجھے نا چوک ڈ چھکایا بھائی
ہاں
ڑ م نا چوک ڈاکر چٹ کے آ بھائی
بائی مجھے ایک بات بولو جب یہ کال کر
ہاں بھائی پھر پھر میں کروں گا نا بھائی ہاں بھائی بھائی بھائی
ٹھیک ہے بائی ہم ساڑھے بارہ تک کریں گے ٹھیک ہے
ہاں بھائی برابر ہو جائیں گےاھے بارہ
ساڑے بارہ تک نہیں س ایکتا ن ایک تھا کیونکہ ہم نے بولا ہم آٹھ کال کرنی دو ہم نے ایک ہی کال کی نا پھر وہاں پہ اسی لیے سات کال کرنی ہے نا ضروری ہے دیکھو
ہاں بھائی بھائی بھائی
الیون ففٹی تک ہو جائے گی دو کال بارہ بجے توھر ت گھن اس کے بعد س ہم جو اگر دس کال اور دس میں چھ کالج اور ک ہوگیا نا نو کا چھ میں سے اگر پانچ بھی ک ہو گئے آٹھ
اچھا ہاں ہاںاںاں ہاں بھائی کیا بتاتےپ مھائی چٹکی ہاں بھائی کیا ہوات بتا دی بھائی بھائی آپنے ہی دسناو بھائی
بولو بھائی
بئی بی میں ایک غالب ہوں کیا
ہاں
میں ایک غالب ہ میں کتابوں میں بھی آیا ہوں ایک ایک دو دفعہ
واہ و واہ واہ
ہاں بھائی میں ہوں ایک دو دفعہ غالب ہے میرا نام
ماشاء اللہ ماشاء اللہ
تا ہوں اے زندگی ا زندگی اتنانا گزر پائی یا میں خود سے بول رہا ہوں شاعید یا میں فون سے نہیں نکال رہا ہوں تو گزر چا گزرچ گزرچا زندگی میری کیا متچا
بھائی میں یہ کیاپ نے بولا میں بھی تو فون سے نہیں نکالتا ہوں میں بھی تو خود گاتا ہوں
ہاں بھائی بھائی بھائی بھائی آپ خود بتاتے ہو بھائی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا بھائی یار ہاں بھائی آپ تو بتا اور اور بتاؤ بھائی اب بیٹھو آپ اچھے سے ہاں اب خیال رکھنا اپنا بھی بھائی ماں باپ کا بھی خیال رکھنا بھائی یار
پہچان بن گئے تیرے بنا زندگی ادھر سے
ب بھائی میری بات اور بات کا جواب دو نا بھائی یار آپ تو جواب ہی نہیں دیتے ہو آپ تو خوشی کی
میں نے تو ماشاء اللہ کیا میں نے تو واہ واہ کیا میں نے تو سبحان اللہ
ہاں بھائی بھائی بہت اچھا چلو چلو بیٹھو بھائی بہت ٹم ہو گیا چلو بیٹھو
اللامیک
بیٹو بیٹو